وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خیریت
جی الحمد للہ دعائی آپ
جی اللہ کا شکر ہے بس حالت خیریت سے ہونی چاہیے ہے کہ نہیں بس جی جی اللہ کا شکر ہے ال الحمد للہ
اچھا اور کیا کر رہے ہے میں
جی بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں اپنے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں جیسے سے ہمارا مور ہے کچ جی جی مطلب کہ فجر کے بعد مطلب کچھ معمول ہے جیسے پرانا یا قرآن شریف پڑنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب معمول اپنا پورا کرتے ہیں
جی الحمد للہ دیک ہیبٹس ہونی بھی چاہیے ایسی کچھ ہابیز ہونی بھی چاہیے اپن کا ریسٹ ہونا بھی چاہیےچ
جی جی بالکل بالکل صحیح بات آپ بولے ہ کہ مطلب کہ دیکھیے ایک ہاں ہم کہہ رہ ہیں کہ مطب کہ اردو لائن سے بھی تھوڑی س ج تعلیم ہونی چاہیے اور بات رہی کہ مطلب کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے اور سب سے بڑی کہ ہمارے معاش معشرے میں یا ہم لوگوں کے اندر مطلب کہ ہم بھی اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ ہم لوگوں کے اندر بھی یہ یہ ہے کہ مطلب کہ ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں صرف رمضان میں قرآن پرڑھ
جی جی
یہ نہیں ہونی چاہیے قرآن کی تلاوت صبح صبح ہو مطلب کہ اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکی پانچ منٹ لگتا ہے یاسین پڑھنے میں ہم لوگوں کو تو پانچ جی ہم ہم لوگوں کو پانچ منٹ لگتا ہے پانچ منٹ یاسین پ لیجیے صبح صبح اللہ تعالی اپ کے پورے دن کا
بے شک
جی یہ ساری چیز ہے
یہ کہ انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی رہنا چاہیے مطلب فری نہیں رہنا چاہیے ان سانوں
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا
سوچتا الگ الگ خیالات کرتے ہیں
جی جی صحیح بات ہے جی دیکھیے مطلب جو دین سے جڑا رہتا ہے جو قرآن سے مطلب کہ وابستہ رکھتا ہے نا تو قرآن سے محبت کرنے والے جو ہے نا یہ شیطان کا شکار نہیں ہوتا تا ہے
بے شک
جی شیطان کا شکار مطلب کہ دنیا میں مطلب کہ ایسے ایسے خراب اور مطلب کہ گندگی ل و لائب ہے اس میں مطلب کہ شییدان ڈھکیل دیتے اور جو مطلب قرآن سے وابستہ رکھتے تو ہے نا تو وہ پھر مطلب کہ شیتان کے چنگل میں شیتان کے شکنجے میں جلدی آتا نہیں ہے
بے شک وہتا ہے نا کیا بولتے اس کا دل لگا رہتا ہے اس طرف تو سیطان پھر اس پہ قابو نہیں کر پاتا ج جھ
چلیے اللہ کا شکر ہے کہ یہی دعا ہے کہ اللہ ت ہموگوں کو مطلب شیطان کے مکر و فریب سے بچائے ہے کہ نہیں جی شیطان کے چال سے بچائے قران جو ہے نا قران جو یہ اللہ تعالی کی سب سب سے اہم کتاب ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اس کے پڑھنے پر بہت زیادہ ثواب ہے ہے کہ نہیں بہت ہی زیادہ ثواب ہے قرآن پڑھنے پر لوگ سمجھتے نہیں یہاں م قرآن پڑھنے والے کو مطلب سثواب ملتا ہے آ جو بھی ثواب ملتا ہے اللہ تعالی نے اپنے کلام میں اس طرح تاثر رکھی ہے
بالکل
جی قرآن پڑھا پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالی ہم بھی معمول بنا رہے ہیں آپ بھی معمول بنائیں کہ قرآن پڑھے قرآن کتاب تھوڑی بہت ہو جتنا ہو سکے روزانہ ہم تو یہی کہتے ہیں اگر صبح ٹائم نہیں ملا شام میں پھر پڑھیے
بالکل بالکل ہاں جو بھی پڑا جائے ایک پرکھا دو پرکھا جو بھی آپ سے
جی جی بالکل بالکل جی جی یہ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جسے اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے اگر وہ کیا کہتے قرآن کے ورق پہ ووننگنی بھی پھیرتا ہے نا کہا اللہ تعالی اس کو دہرا اجر کا ایک تو کیا ہے کہ اس بندہ کو قرآن پڑھنے کے لیے آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی مطلب قرآن پر رائے اس کا سواب ہ جی کوشش کر رہا ہے کا سواب
یہ تو اللہ تو مطلب کیا بولتے باہر ڈھونڈتا ہے انسان کو صاف
بے شک بے شک جی جی جی جی بے شک کل
ال جی اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی نیکیاں رکھی ہی انسان کے لی انسان ڈھونڈے نا تو اس کا اکاؤنٹ ہی بھر جا رہا
جی جی آپ دیکھیے مطلب کہ جو اپنے کو جو اپنے آپ کو اچھی طرح مطلب طرب کے ان سب چیزوں سے دور رکھتا ہے نا اور ان سب چیزوں میں جو لگ جاتا ہم دیکھے ہیں تو مطلب کہ وہ پھر راستے سے بھٹکتا نہیں ہے جلدی
کر نک
آپ دیکھے ہوں گے کہ کہ مطلب کہ ہمارے ساتھ پھی ہیں اں ہمارے سات ہی تو ایسے کرتے آپ کے ساتھ ہی کرتے ہی نہیں کرتے وہ آپ جانتے ہیں کہ مطلب کہ لیکن ماموں مطب مطلب کہ ماحول کے حساب سے ہم بتا رہے ہیں کہ جو مطلب ایک کبھی کبھی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ایسا دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ کبھی راستے سے بھٹک جا ہے پھر آ جاتا ہے پھر راستے سے بھٹک جاتا ہے تو اس کی اس کی وجہ جو ہے واحد وجہ یہ ہے کہ یہ مطلب کہ اس لائن سے دور رکھا اپنے آپ کو
جی
جی یہ ساری چیزیں ہوتی
ہاں مطلب یہ کہ مطلب اس نے اسی چیز کی ہیبٹس بنا رکھی کہ یار مہینے میں چار بار پانچ بار آنا ہے کبھی کبھی آنا ہے من کر گیا تو اس حساب سے آتا ہے وہ مطلب اس کا دل یہ گور نکتاک کہ یار کم سے کم ہر دن تو ہار ہی دے دوں مسجد میں جا کے کم سے کم ایک نماز دو نماز کی پابندی کر لیں تو وہ جڑا رہتا ہے اس ماحول سے
جی جی بالکل بالکل صحی بات ہ نماز دیکھیے نماز ہر برائی کو روک دیتی ہے اگر آپ آپ نماز کی پابندی کر کر رہا ہے نا تو مطلب کہ بڑا سے بڑا گنا اگر آپ کے سامنے کرنے کو آ جائے جس طریقے سے حرام کر کاری ہوا مطلب کہ اس میں کتنا بھی فائدہ ہوتا دنیا کا لیکن آپ نہیں کیجیے گا آپ کی نماز آپ کو روک دے گی نہیں یہ غلط ہے
بےشک مطلب گناہ کرنے سے پہلے آپ ہے نا کیا بولتے ہیں آپ کا دل گوارا نکل کرے کہ یار یہ چیز کر لوں میں مطلب اندر ہی اندر ایک ایسا مطلب ڈر پیدا ہو جائے گا یا مطلب مطلب الگ سے چل پ تواتا دیکھیے یار مطلب میں کیسے کر سکتا ہوں اس چیز کو اللہ اس سے ہر چیز سے مطلب اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اگر نفس کی وجہ سے جاتا ہے تو خود کی پوری غلطی رہتی ہے انسان
جی جی بالکل بالکل
لیکئے یہی اللہ رحم کرے اللہ ہدایت دے سب کو
جی بس دعا کیجیے
پریشر
جی
جی دیکھو انسان سے کیا بولتے ہیں گنا وغیرہ بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن اصل ہے اس کو توبہ کرتی رہنی چاہیے
جی جی بالکل یہ بات آپ بالکل صحیح بات بولے ہیں کہ دیکھیے جس طریقے سے مطلب کہ کپڑے کے داغ کو صاف کرنے کے لیے صابن بنا ہے ہے کہ نہیں اور بہت طرح کی کیمیکل بنا ہے ہے کہ نہیں آج کے دور میں تو جو ہے مطلب کہ گنااہ کو صاف کرنے کے لیے اس کے لیے بھی صابن بنایا ہے وہ کیا ہے افر اللہ ہے ہے کہ نہیں ہ اسغفر اللہ ہے استغار کرتے رہیے ہاں اس کی عادت دیکھیے اس کی عادت آپ کو اگر لگی رہے گی نا تو مطلب گنا ہوگا چھوٹی موٹی غلط سے بھی گنااہ ہو جائے گا اب استخبار کی عادت ہے تو استخبار کر لیجیے جے گا تو اللہ ان کی برکت سے آپ کے گناہ کو معاف فرما دے گا
بے شک
جی اور ہم سے ہم لوگوں سے غلطی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ار کی عادت نہیں ڈالتے ہیں تو گنااہ پہ گنا ہو جاتا لیکن ہمیں خیال تک نہیں آتا بات سمجھے جی اور اس کا معلوم ہم کو اس کا معلوم ہم کو ہوگا قبر میں جانے کے بع کہ ہم کیا کیا گنا کیا جب فرشتے جب رجسٹر دیک کاائے گہ تو آپ کو معلوم چلے ارے یار ہم تو تو کچھ کیے نہیں پھر بھی گنااہ ہوگیا تویا یہ ساری چیزیں
مطلب انسان نے کیا آج کل جو مطلب اچھی چیزیں جو عمل کرنے لائق چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر انسان مطلب گناہوں کی ہیبٹس بنا ل آج
جی جی
آج کے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ مطلب گناہ زیادہ ہو رہا ہے اور انسان کو مطلب پتا ہی نہیں چل رہا کیا میں گنااہ کر رہا ہوں مطلب اسے احساس نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا ایمان یہ ہے نا اتنا مطلب جرہ برابر بھی اگر ایمان ہو تو اسے احساس س اس چیز کا
جی جی بالکل بالکل
انسان میں ایمان کی نعمت ہونا بہت ضروری ہے
جی جی بالکل ہونی چاہیے
جی
جی قران سے وابستہ رکھنے سے جب یہ سب سے اللہ تعالی کی اگر قربت حاصل کرنا ہے اور اپنے اپ کو اللہ تعالی کے قریب کرنا ہے نا جی تو اللہ مطلب کہ سب سے زیادہ قریب کرنے والی قریب کرانے والی چیز جو ہے یہ قرآن ہے
بے شک
قران ہے اسی لیے اللہ تعالی توفیق دے کہ قران سے وابستہ رکھے نہیں تو ہمارے ہمارے یہاں ماحول ہے کیا کہ رمضان میں مطلب قرآن کھولتے تو پھر رمضان میں ہی قرآن کھولا جاتا ایک سال تک مطلب کہ قرآن کو کھول کے دیکھا نہیں جاتا تا
بالکل بکل پتا نہیں ایسا کیا وس ڈالتا شتان کے ان سنگے
جی جی جی جی بالکل بالکل جی قرآن سے محبت رکھ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اپ سے محبت کریں گے
انشاءاللہ اس سے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ
جی جی پکا ارادہ کیجیے قرآن جو ہو تھوڑا سا روزانہ کا معمول بنایا کہ روزانہ ہم کو تھوڑا سا ایک لائن ہو دو لائن ہو ایک ل ایک آیا تو ہم پڑھیں گے ضرور ان شاء اللہ اگر قرآن نہیں پڑھنا جانتے سورج جانتے نماز میں جو پڑھتے ہیں وہی پڑھا گری ہے
جی جی انشاء اللہ
اللہ تعالی ہم کو بھی اچھا لگا آپ سے بات کر کے
اللہ حافظ اللہ اللہ